ہلو
یہ آواز آ رہی ہے
جی آ گے کاٹ کے دوبارہ میں لا لیا اب دس منٹ پھر ہو جائے گی
سار بغ سییکم کرتے تو مز آ گ کر ب ل آ نا
ایک ہی ایک ہی سےات کر د لو آدو باد بھی چوڑ کیاب میرے پاس کسی کا میسج ہی نہیں آیا کی تم میرے ریسیور بن جاؤ میں تو بننے کے لیے را دیی ت میڈم نے بولا تھا کہ نجش کے پاس کر لو ڈانٹ دیا کیا تم نے کسی کو
میں پتہ نہیں کس کے کس کی ضرورت میں ہے نہیں یہ
تم کر سکتے ہو ب ہوگر بات کرنی ہے
آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آد آئے توھ
نہیں آ
ہاں
آپ کرنا چاہو گے تو
ہاں میرا فون چار سنے تھا یہی سب باتیں چل رہی تھی پھر بول رہا پھر ہنستا کافی ٹائم کہہ رہے یار یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے انسان کس چیز کے لیے رشتے کو منع کر دیتا ہے یہ تو ہم نے پہلی بار سنا ہے تمہاری لڑکی نماز ہے بڑکن میں شادی نہیں کروں گا
ہندی بات میں بول د رہا ہوں اس سے کہ ابھی رشتے کی بات چلی ہے ایک کو دیکھا نہیں ہے نا دیکھنے کے بعد وہ اگر میں نے اگر ا ہاں سب یہ
تو میں کہہتی میں نے کہ اس سے کوئی اور وجہ م ہوگی پڑھنے کے پڑھنے کو بولا تو اس نے پڑھی بھی اس کے دے چاہیے ارے اتنے برے ہم ہیں نہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی پسند کرنے کا نا میںط توہ سےفیکے کے کمی بورری لگی کہ ہماری کیا ہم نماز نہیں پڑتے تو اس نے اسی ہمارے رجیکٹ کر دیا مطلب منع کر دی
ہاں
کہ سب یہ اسی بات کو کہہ رہے کہہ رہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے نشو پ پڑ لی تھ ہیں دم بن یا تو کچھ اور بات ہے
ب پتاہ نہیں آ بات
پھر سب کا دماغ کہیں اور جا رہا ہے کہہ رہے یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ بھائی وہ چلو اپنے گھر نہیں پڑتی تو تمہارے گھر آ کے پڑھ لے گی تم اسجھ سے بولو تو صحی وہ تو پڑھتے ہی آرام سے لیکن بھائی وہ جد بھیہ ہے اپنے گھر سے پڑھتے ہوئے ہے اپنے گھر سے پڑھتے ہوئے ہے
بنیاد کی تعلیمات
ہاں
کوئی نہا ار ابھی تو بات بھی ج تو دیکھو
م نےکا پئے وہا پھر میںاں میں مطلب سب بگور بھی کے علما بھی بولنے لگے میں نے کہا یار اب وہ وہاں پہ شادی میں آئ گے میرا تو فیس ٹو فیس ہو بھی نہیں پائے گا تو وہ کہنے لگ گئی ہم کریں گے نا فیس ٹو فیس تجھے کی ضرورت ہے فیس ٹو فیس لینے کی لی
نہ ن تم میرے ساتھ رہو گی یار ایسے فیس ٹو فیس کیا تم پاگل ہو کیا جہاں جیسے کہہ دوں وہاں ملنا چاہیے میرے کو سب کو میں نے بول رکھا ہے
کیا
جو میرے ساتھ تو میرے ساتھ رہنا ہے وہا
دیکھتے ہیں تب کی رکھی اب آپ اکتوبر کی بتا رہے ہیں سب
میری
ہاں اکتوبر میں کہہ رہے میں نے کہ غلط بات تو نومبر یا دسمبر میں ہوئےگی مجھے ہی پتا ہے
ہاں ہاں یہ بات یہ
کہ تجھے کیسے پتا میں نے کہا ہم بتا رہے ہیں نا
ہاں
ڈسمبر م رک لو بارہ دسمبر
ہو ہو کیا ہو ت
میرا بر ڈے ہے
ہاں تیرا برتھ ڈے کیک کی گفٹ کرا ب
آپ کا بھی تو آ رہا ہے آپ کا بھی تو اگست میں آتا ہے نا شن خبر تھا
ہاں جی د سک
سس س ب مز م تس جل چھتیس جلائی سی ہے
بائی
چلوں گا بس ایک سال ہو تو گیا ہل
تو لائن ہوگی
چلو بت بت اور بتائیں
ہاں اللہ کا شکر ہے تو ہے آپ کی پتی آپ کی بریب کی شادی
اسے بھی تو پسند کر کے چل گئے بول کے گئے
تبیں
نہیں مجھے کہاں سے پسند کر کے جائیں گے ایک آیا تھا وہ بھی بھی منا کر ایا
پیرت کیا مطلب کسے ارشاد کو
ہاں ہاں کر گئے پہلے مطلب لڑکی کے فادر دیکھ کر آئے گئے آئے تھے تو انہوں نے پسند کر لیا اب کل اور پھر مہمان آئے تھے اسی کے گھر سے آئے تھنک اس کا بھائی اور بہنوں ہی آیا تھا شاید ابھی وہ لڑکی دیکھنے جائیں گے نہیں جائیں گے پت نہیں
ہاں
پہلے تو ہماری خالہ کی طبیعت خر ٹھیک ہو جائے یار بیمار ہو رہی میری خالہ
دوبارہ
میری خالہ وہ بڑی بات ہے
ری بھاابھی کیا ہوتا انیں
کوں ہے انہیں تین چار مہینوں سے بخار تھا ا پیس کرانے کے لیے بول رکھا تھا اب تمہارے بھائی نے سنی نہیں ٹیسٹ کرایا نہیں ان کا اب انہیں زیادہ جب اٹھنے بیٹھنے میں زیادہ دقت ہو گئی نا اب انہیں چلے ٹیسٹ کرانے کے لیے تو اب انہیں نا ایک تو چیسٹ کا اور پیٹ کا وہ ہوا تھا سٹی اسکین تو دو تو گاٹھ آئی ہے ان کے پیٹ میں اب گارڈ بھی نہیں بتا رہے ڈاکٹر کس چیز کی ہے اب ٹی وی کا کرا ہے آئی تھنک کل کرا تھا پت نہیں پرسوں کرا تھا سوموار والا دن ہوتا ہے ان کا تو آج ہی پت آج ہی جائیں گے ٹی وی کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو دو دن بعد چیک ہوتا ہے وہ اڑتالیس گھنٹوں بعد اس سے پتا چلے گا کہ ٹی وی ہے یا نہیں ہے ابھی تلک تو فی الحال سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید آ جائے کیونکہ تین چار مہینوں سے ان کا بخار چڑ رہا چڑ رہا اتر رہا ہے ایسے کر رہا ہے اور کھانسی بھی زیادہ ہو گئی ہےیں
جی
ابھی تو نانی کےئی ہ
جدی نہیں ہے
نانے کے لیے جب ان کے بس کام کرنا دو کام پہ پھر لڑائی ہوئے گی تمہاری کوئی سھوی نہیں ہے سب چلے گی چھوڑ چھوڑ
اچ ہماریے وہاں پہ نہیں ہے
نہیں کوئی بھی نہیںی بڑی والی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ ویسی نانی کی گئی بھی ہے چھوٹی والی نہیں اس سے چھوٹی والی نہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کی تائی جی بھی نہیں ہے آپ کی تائی جی ج بھی گئی ہوئی ہیں گھر کی ساری عورتیں گئی ہوئی ہیں سب مردوں کو چھوڑ رکھا بس
بس ٹھیک ہے
ج ہیلو
ہجی سلتاوں
بیچاروں کی گزر رہے ہے ادھر ادھر گھوم گھام کے
کیا ہو رہا بچارتی کیای
گزر رہی ہے ادھر ادھر گھوم گام کے کھالو کو تو کبھی ہم بلا لیتے ہیں کبھی گلو خالہ کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی باہر سے کھا لیتے ہیں
بس ٹھیک ہے ج جو بھی ایکم تھک طربت ہو رہا ہو
ہوں
صحی بات سی
بلا بھی تو نہیں رہے چلو اس کی تو طبیعت خراب ہو رہی ہے اور دو میں بلا رہے ہیں کی
سحی بات ہے
بھائی اس کو پہلے انکم چاہیے پھر لگے گا وہ بتاؤ گسرا موہت کو ہاں پچھلے م م
ہاں جی ہاں جی سن لا ہ
تو بولو بھی تو صحی مندر میں آپ آگے بھی پے کرو گے یا نہیں ہو یہ پ ہاں س کام
ہاں بول بھی رہتیی ف برابر ب ففٹی ففٹی بول رہے ہیں
ہاں ففٹی ففٹی بولنا ہ
میں نے ایک تمہارا اکانٹ لیے بھی کھ وہ اکاؤنٹ کسی اور کےج میں چلا جائے تمہارے بڑے میا اپ دھو میں کھول دوں گا اس میں کھولنے کی دقت نہیں ہے
اور ہم جیسو ان لکیچر ہو سنڈے سنڈے کو ارے یار پتا نہیں ادار پتا آج خھالا پوچےے مل سے ادھر جو نہیںئی والی خالا جوائی
چلو جو بھی ہے
آلوک دیکس نا ہاں وہ اسے بھی کہنی رات کو آئے تھ ارے یہی ادھر والے پرانے والے گھر میں جو الوگ کا گھر ہے
اچھا بڑے والا یہ دوسرا والا
ہاں تو ہو ہاں
ہاں
تو پوچھ لیتے صی وہ کیوں آیا تھا رات میں نے تھا ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ ٹ ہوم کی اس وجہ سے آیا تھا
ج
ہ ہیلو
اس نے دیکھ لیا تھا کیا مجھے
پتا نہیں وہاں تھا کس نے بتا دیا کیا وہیا مطلب کہ وہ تو آ گئے تھے راس میں کوئی گیا بھی نہیں پھر واپس منا آ تو یہ اور صبح میں بھی کوئی بات ہو تو پتاہ نہیں مجھے تو میں نے بولا میں نے ل بہت وال لال ت م سر کیا کر ل گ بیچ میں ل ہو تو ایک س ڈائریکٹ پسے بھی نہیں کہ سکتی نا میں کہ آپ کو کیا مطلب ہے
نہیں نہیں بالکل بالکل پوچھو لیکن بولے کیا بات بات
ز گی ل کی سرپے کریں گی س اک کیا توک
چلو اگلے لگاؤ اور بتاؤ
وہ یہ د پت نہیں کہ کوئی ک بھی بول
نہیں دیک کر بھائی میرے ارے تیری بہن کا ب یہ کچھ باتیں ہیں ان سے سنو کچھ کچھ باتیں ہیں رے بولا کہ
ارے پتا کیا ہوا تھا پرسوں میں ہے نا وہاں گئی تھی سنا کے
کول کاٹ کے کرو دوبارہ دوسرا کرنا دوبارہ کرنا
اک کیا ہو گیا